ال
سلام علیکم
وعلیکم السلام رشو بتاؤ کیا خیریت ہے
ہاں ٹھیک ہی ہے اپنا سناو
ہاں میرا بھی صحت الحمد للہ ہے اور سنے تمہارا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے مطلب کیا
ہاں تھوڑا گیس بن گیا تھا ہوں
گڑیا بتائی تبھی کیا دت ہو گیا تھوڑا نہیں ٹھیک لگ رہا ہے پتا نہیں کیا کھا لے رہی ہے
آے کیا کھائے سادہ سادی تو وہی کھائے تھے صبح چنا کھائے تھے مونگ آے چنا کھائے تھے بیٹ انار کھائے تھے جو روز کھاتے ہیں تو ناشہ میں روٹی بھجیا بھنڈی کی پنچا روٹی
ہاں
بس پتا نہیں کہا ایک د پچ بس لگنے لگا اسی لیے اس کے بعد بھی
تھوڑا سا نا دو چارنے والا زیادہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے بصلگ میں لگتا ہے تھوڑا ہوں
ادھر دو روٹی ڈھائی روٹی کھا رہے تھ
یہ تو پیٹ ویسے بھی تھوڑا اپنے پورا ڈڈمایا ہوا ہوگا تو تھوڑا سا بھی کھانے کے بعد تو پھر تو لگنے ہی لگتا ہے تھوڑا سا کم کھاؤ گی ٹھیک ہے اور کچھ چیز تھوڑا اچھا لگا سادہ میں بھی تو کھا لو گے تو پھر دوسرے ہی لگنے لگتا ہے
پھر کھانا بھی لیٹ اسپیس ہی تھے ناگا بھی گیا ہے پتا نہیں اس کا شاید کوئی سینئر کا ایکسیڈینٹ ہو گیا
ہاں
یہی میسج آیا تھا
کہاں پہ ایکسیڈینٹ ہوئے
پتا نہیں کہاں پہ ہوا ڈھنگ سے بولتا ہے
اچھا و کلیئر نہیں بتایا بس بولا ہوگا اسے ہی پھر گیا تو یہی گیا کہ سب سب پہنچے ہیں
نہیں اور لوگ بھی آیا ہوگا وہ مطلب میسج پہلے ہی آیا تھا لیکن یہ گیا نہیں تھا مطلب سینئر بیچ کا ہوا ہے اس سے ایک سال سینئر سا تھا
وہ تو ہاں تو جائے گا نا دیکھنے
ہوں تو شام میں پھر اس کو کال آیا اسی کے بجپا کی ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے کوئی مسلم کا ہی ہوا ہے بائک سے
ہاں
ارے بڑی آج کل ایکسیڈینٹ ہو رہا ہے ادھر وہ ایک مہینہ پہلے بھی میرے گھر آیا تھا تو بتا رہا تھا کہ آج کل میں وہ سینئر کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے بھی ساب آپ کے پاس ایک دم ہیوی ہیوی بائک ہے
ہوں
ہو وہاں میڈیکل کالج میں جتنا کوئی رکھلے ہے اور جب سنو تب کسی نہ کسی کا ت ابھی اب جی کہ رہے تھے کہ بائک نہیں لوا رہے تھے تو ایسے ایک بار ا اور آیا فون ایک دم تھوڑ پڑھائی لگا کہ گیارہ جا ارے بھیا آیا ہے ٹھیک ہے اں گے تو آرام سے نا جاؤ گے ہاں ہر بار باہر جانے سے ٹھیک ہو جائےگا وہ
ہمم
نہایا تھا تو نہا کے جاؤ ابھی گیا تو پھر کب آئے گا پھر کب نھائیگا پھر کب جانا جائے گا ہاسٹل جانا نا اس کو تو
ہمم ایک بار نہا دھوا کے یہیں سے نکل جاتا چل جا دس دیک سے وہ ہوسٹل چلا جاتا ہے
غصہ آیا تب بھی ڈانٹے تھے ابھی
وہاں کر کے تب فیس ہو تی نہیں اسی لیے نہیں کچھ بولتے ہیں
منیش کا جاننے سے کا ہو جائے گا
ہمم
اس سب میں اس سب میں اور جلدی بلدی ہڑبڑ میں نہیں جانا چاہی
ہمم ایک تو اپنے ینشن بنل رہتا ہے گاڑی جب سے خریدیں تب سے
ہممم اور گیا ہے آپ نے ہمارا بائک پس آپ بولے اسکوٹیا سے دیانہیں آپ نے ہمارا س دیا
ج
ایسے سنبھلتا ہے ایسی ہمکو سا ہی بیلنس خراب ہوگا
ہمم
جلدی سمجھیگا نہیں وہ
ایک تو ادھر کا روڈ ابھی نیا بنا ہوا ہے
ہمم دو گو تھا ایک چلا رہا تھا ایک پیچھے بیٹھا تھا ا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اچھا خاصہ چوٹ لگا ہوگا تب بس اتی بھرتی ہےکی اگر ہلکا پھولکا رہتا ہے تو سدر
صدر میں ہی ہمم ہمم
اور زیادہ لگا ہوگا تب کیونکہ ہوا کر تو دن میں ہے اور ابھی تک یہ ہے اس کا مطلب کہ زیادہ ہوا ہوگا
ہمم ہمم ا وہ انسٹیٹیوٹ والا بند ہی کر دے بائک کوکرا خوانا توہی صحیح رہے گا یہی سب دیکھ کر کے ات بند کر دیتا ہے ان لوگ اسی بہانے کہ بائک میں رکھنا ہی نہیں ہے
ابھی ن ابو جی کر رہے تھے کہ تو پلیز
کرنا ہے یا
ہاں اسی لیے ابو جی کہہ رہے تھے کہ پلیز کہ پرنسپل کو تو منع کر دینا چاہی تو دیک رہا اور جلتی آیا دن ایکسیڈینٹ ہو رہا ہے
کہ آٹو سے جانا ہے تو جائے آٹو سے جس کو جانا ہے بائک نہیں نکالنا ہے بائک نکالنا رہے ایک دن
ہاں سپتہ میں یا مہینہ میں ایسے نکالنا پندرہ دن پہ نکالنے کا سسٹم رہنا چاہیے تھا وہ تو جب من کرتا ہے نکال کےدنوں میں راتوں میں ائے لگتا ہے کیا لگتا ہے
یہ آٹو سےجائے جس کو جانا
اور آٹو ہے یہ ایسا تھوڑی آٹو نہیں ملے گا وہ تو اس پے
فور اوور
چلتے رہتا نہیں میڈ ل کالج کے لیے اسپیشل دو تین مطلب اسی کے لیے ہے یہ جس کو جانا ہے اس کو
اتنا ڈر نہیں رہتا ہے بائک یہ ہے سب اتنے سارے یہ سب
اب ابھی اتنا نہیں نا سب سب کے پاس ہیوی ہیوی ہے سب خرید لیا ہے ہیبی والا ہلکوں س بیلنس خراب ہوتا ہوگا تو سنبھلنا مشکل نہ ہو جاتا ہوگا
ہوں
اور اس کوئی آج کل کا لڑکا لوگ کو اسلئے چلاتا ہے
ا بائیک ویسا رہے گا تو اور سپیڈ
ہوں ہوں
منع کر دے اب وہی بڑھیا ہے
ادھر کا روڈو ارے روڈو دیکھ گے تو نہیں ایوری ٹائم بجی رہاتا پکا ادھر والا روڈوا وہاں سے وہاں سے میڈیکل کالج نکلو گی ڈڑ م تو بڈیے ن گاتا کبھی خالی رہتا تا ہے اجلا روڈ
نہیں روڈ پر کہاں جا رہی بیٹو ہوں میرا الگ رو واپس گیا وہ
ہاں دیکھ کے آئے گا تب پھر ابھی ہاسٹل جائے گا کر رات میں بولے رات نہیں جا جانا ہے تو اب یہ جا نہیں تو کل جانا تو رات میں کہاں جائے گا اکیلے
ہوں
رات میں اتنا بڑھیا سے ادھر جی کالج کے پاس بریکر وہ بنا دیا ہے بڑا بڑا بریکر دکھ کو نہیں کرتا ہے رات بڑھیا سے بریکر وا نا جو اسپیڈ میں رہتا ہے نا اس کا وہاں پہ بہت ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے بریکر کے پاس
ا نہیں سلو کیا تو یا پھر تھوڑا سا بیلنس بگڑا ہے سلو میں بھی تو اھی ہو جاتا ہے جیسے ادھر ادھر ہو جاتا تا ہے نا ہیوی گاڑی رہتا ہے نہیں سنبھلتا ہے
اور جسٹ اسی کے اسی والا اسی کے مطلب جہاں سے ٹرن ہونا ہے نا وہیں بنایا ہے کہ کہ وہاں پہ لوگ اتنا اسپیڈ چلاتے تھا نا ادھر سے بھی ادھر سے بھی تو اسی لیے وہاں پہ تین چار بریکر ہیں
اں
بریکروا پاس کتنا لوگ کے ابھی تک ہو چکا
ہاں ادھر یہاں لاتے ہے ہر والے میرا روڈ میں بھی اب وہ اترتے تھے ابر آئے تھے تو بہت سارا بریکر بنا دیا ہے جگہ جگہ پہ
اسپیڈ کے چلتے بناتا ہے کہ لوگ زیادہ اسپیڈ نہ چلا
ہوں سبھی لوگ مان نہیں رہا
ہ اب ادھر سے آئے گا تب اب ہاسٹل جائے گا ہاسٹل جانا اب یہ کل وائوہ ہے اس کا
آتا جاتا ہو تو آپ ٹینشن نکولو
ہاں تب بو جی وہی کہتے ہیں کہ وہی تا ہے ہاں کہ وہی رہتا تب ہی ہم کو ٹھیک لگتا رہتا ہے کہ یہاں آتا ہے ہمکو ٹینشن ہو جات
ہاں اور کئی بار نکلتے رہتا جائے گا آئے گا جائے گا
ہوں اور جڑے نا کوئی قیمت پہ اچھی نہیں کرنے دیں گے مز نہیں ہٹوانے دیں رہی وہ ہر حال میں انکو اور نا تو وہیں جاکے رہو گی
ہ کھانا کھانا کھانا مت کھا پیسہ ہی دیں گے لیکن
روزانہ سسٹم نہیں ہے یا تو تم یہی رہ جاو مت پر روز کا صحیح بات ہے روز آنا جانا میں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے
تو آنے جانے میں تھک جائے گا پڑھے گا کیا
ہ اور روڈو اتنا بجی رہتا ہے
جی
ایسے تھوڑی ہے کہ آٹو سے آنا ہے یا بیٹھ کے آنا
صحیح بات ہے
تو اھی والا ہسپٹ وہی والا منع کرنا چاہیے اب بائک
ہاں ہوسٹل پرنسپل وہاں کا انچارج کو منع کرنا چاہیے
دیکھ رہے تھے ایکسیڈینٹ ہو رہا ہے تو وہی نا
ابھی یہ دیکھ کے شاید کوئی ایکشن لے
کچھ نہیں خالی وہی ہیللمٹ ہیللمٹ کرتا ہے کہ ہیٹ کمپلسری ہیللمٹ کمپلسری ہیللمیٹ لگا کے کیا تو اگر یہ بتا رہا تھا ایک مہینہ پہلے کہ ہیللمٹ نہیں لگایا رہا تھا نا تو پورا چوپٹ ہو جاتا ہیلمٹ لگایا تھا اسی لی بچ گیا تھا وہ
ہ دوسرا کوئی کہی
نہیں کوئی اور کتنا لوگ کے سینئر لوگ میں کتنا لوگ کے پاس نا بائک ہے
ہوں لگھ بھگ کے پاس تو ہوگا ہی
ہاں جیسے جیسے سینئر ہو تے جاتا سب رکھتے رکھنے ہی لگتا ہے
ہوں
اب اگو تو کوئی نکلتا نہیں جب نکلتا ہے تو دوگو نکلتا ہے
ہوں
ایک وہ گیا تو دونوں بھی جائے گا ایک گیا
گرے گا تو دونوں کو ہی نا چوٹ لگے کم لگے جیادہ لگے لیکن لگے گا ہی نا
ہ اب تو گیا ہے آتا کب ہے تو اب پک تو بہ چل بھی جانا ہے اس کو بھی یہ
ام دے دیا بنانے کے لیے پروجیکٹ
ہاں لایا تو تھا کئی بیا کے دیا ہوگا لایا تو تھا
ہ گڑیا کو ہی بنا نا ہے
نہیں خالی فیگر بنانا ہے دو چار وں کو ایسے ہی وہ بعد میں بنائے پ پھول ڈھیر سارا لکھوانے والا بارے میں لکھوائے گا
اچھا
ابھی کل پھیکا چار پانچ کو بنانا ایسے گول گول والا
ا ہوں
ہا
گڑیا کیا کر رہی ہے نماز پڑھنے گئی ہے
ہاں وہ ابھی نماز پڑھنے گئی نہیں ہے ابھی جا رہی ہے نماز پڑھنے
آ
م وضو بنارہی تھی
اچھا
ہاں تم کو کب تک آنا ہی ہے
دیکھو تمہارا تم کو جیسا احساس ہو مجھے بتا دینا میر پہنچ جاؤں گی
ہ کہہ رہی ہے گڑیا تمہیں جیسا احساس ہو مجھے بتا دینا میں پہنچ جاؤں گی گڑیا کہہ رہی ا حساس اس کو ہو ہی گیا ہے نہ
ہاں ہاں تو بول کے ہی نا گا
آج کل ہم کو اپنے آس پاس ایک بھیتا لگتے رہ دن لڑ نا
لاسٹ ٹائم ویسا ہی لگتا ہے اے سی چلتین ہم اے سی چل تے نا دیکھی تھی نا ریبا کا ٹائم ایک دم
گاؤ تو بڑیا ہے گندی کے لیے ابھی ادھر ادھر ایک سپتہ سے لگا ہے ایک کم زیادہ
ہ
نکلا کہی اور ٹن ٹنا
پیسے پچیس کے بعد ہی آئیں گے پچیس کو سنڈے ہے
چھبیس کو سنڈے ہے
چھبیس کو سنڈے ہے تو چھبیس کو آئیں گے نہیں تو فر دیکھیں گے تے اس کے بعد ہی مطلب
ہوں ہ
ہوں اور اس سے پہلے کچھ ویسا ہوگا تو پھر
ابھی ہ ابھی پندرا دن کیسے ہو یہ مہینہ نکل جاتا جولائی کے تب نا اگست میں دیٹ ہے تو
ہ ہاں اسی چلتے پہلے نہیں آ رہے ہیں کی پھر اس ٹائم آئیں گے تو پھر بات تک تھوڑا رہیں گے تب نا پہلے ہی سے ڈھیر آ کے کام کرو گی پھر ہم کو م ایک مہینہ تو رہو گے رہیں گے نہیں نا
ہوں
ہم توگ رہ نہیں کرا دے گے بچے لوگ اتنے پریشان کرتے ہیں نا گڑیاانسا آ جائے گی
تو وہ م نہیں لو جاؤ گی بیس پچیس دن
اب دیکھو انلوگ انکوگ اگر نئی پریشان کریں گی تو رہ جائیں گے پریشان کی تو پھر اتنا نہیں رہے گی اچھا سا بیٹوں دھیرے دھیرے
چھٹ پے ہاں
ہوں
ہوں
دوڑتیی ادھر تو تب آ جا رہی ہے ڈر لگتا ہے چھتوا مجھے اور پانی جم گیا ہے
ہوں
تھوڑا سا
ہوں اب تو گنتی سے دن دن بتانا کسی طرح یہ مہینہ
لاسٹ ہی والا بہت مشکل رہتا ہے کاٹنا
ہاں روز گنتی یہی اب لگ رہا ہے کہ اب ایک دن کم اب سولہ تھا کل سترہ ہو جائے گا
ہوں
جولائی ختم ہو جاتا نا جلدی جلدی لیکن ختم نہیں ہو رہتا لگرا چوریا قری لگرا کی ابھی جولائی ختم نہیں ہو رہا آج جاہے
آ نہیں تو یار مہینہ جلدی جلدی پار ہو جاتا ہے
ہوں اور وہ اکتیس کے مہینہ ہے ہمری
ہوں
ا مہیننے سے جل جلد پار ہو گیا لیکن یہ والا مہینہ لگ رہا کہ اب پارے نہیں ہو رہا لگ رہا ہے جبھی پندرہ دن ابھی ہوگا تب بھی مہینہ جائے
ہوں
پندرہ دن میں سے نہ
کیا ہے کیا کر رہی تھی یہ اس میں ایسے ہی لگوے رہتا ہے لگ رہا ہو کتنا جلدی خالی ہوتا
ہوں بڑی مشکل سے وہ ایک دم عجیب عجیب لگ رہا تھا ادھر ادھر گھومے زیادہ گھومے پھر یوں رکھتے ہیں تو سارا پیر درد کرے جاتا
تو زیاد زیادہ ڈمی دکھ رہا ہے
ہاں
ہوں
اب لاسٹ ہے تو دکھ بھی نہ کرے گا
آپ سے تب وہ لگتا ہے زیادہ
امی کھرہی خالی پیٹ بھی برد دکھتی ہیں
ہاں
صحیح میں ہاں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے نا پتلے ہو گئے ہیں تو خالی ناس ووس خری دکھے لگا ہے
اں میرے طرح میرے ہم ایرم تور ایسے ارم کے ٹائم ایک دم پتلی ہو گئے تھے
ہاں چس کے پورانا پتہ چل لا ہے ایک دم خالی خالی لگتا ہے کہ خالی منہ چپتا آ گیا ہے پتلا سا ایم چپٹا ہوگیا سو طرح اتنا گڑیاں کاریی اتنا تو تم پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی ب تمہنے نہیں دب تا تھامے نکالو گال اتنا نہیں نا میرا چپٹا ہوا ہوتا تھا
ہوں ہوں
الو چپٹا طرح ہو گیا خالی دکھ رہا تو توند دکھ رہا
بس اب سوچ رہی اب کل سے نائٹیاں پہن گے روز نہاتے ہیں تو نائٹی نہیں پہن رہے تھے
ایک تو فراک لیے تھے وہی نائٹی طرح ہے گھرا والا تو ہے وہی والا پہن رے لیکن آج کل بارش نہیں ہو رہا تو اتنا گرمی اتنا گرمی جس دن بارش رہوگی ٹھیک ره رہا ہے اور جس دن بارش نہیں اس دن باپرے گرمی کی مارے دم میں دم موسم لگ رہا ہے ہلو
ہوں ہوں ہوں
ہوں کولر وہ خراب ہو گیا ہے
ہوں ہوں
ایک دن گڑیا آئی ہوں وہاں سے پکراہا سے ایک دن تو چلے گی تھی رات بھر چلائی دوسرے دن یہ خراب ہوگیا
کیا اچھی چلائی
کولر
ا وہ
اور اب تو برسات آ گیا تب کہاں بنوائیں گے
ہوں
اب ہاں کھانا اتنا جلدی بنا لے گی گڑیا کہہ رہی پوچھے تو کھانا بنا لی
ہاں ابھی کھانا کہاں بنا ہے ابھی تو چھت پہ
ابھی چھت پہ ہویا کیری کی جو سوکے بھی پانچ چھ بجے کھانا بنا لیتی ہیں نا
ہاں پانچ چھ بجے بنا لیتے ایک دم سے
ت کیوں ایسے کہہ رہی ہو دیدی کہہ رہی ہاں ایک دم پانچ چھ بجے بنا لیتے ہیں
اور ابو جی
نہیں گڑھیا کہہ رہی ہے
اں اں چھت پہ اے ہے بات ہی کریں ا چھت پہ اہے وہی دیکھنے دس
ک رہی ہے کڑیا سوچ لے جو یہ ا پی اہے اتی کے کھانا جائے گا نا تو تو تو بھی اپ کی چھاو ہے بجے ٹفن پیک کر کے آپ کو پہنچاتے ہیں
ہ ہ ہ
اور لوگ کھاتے رہنا دس بجے تک دس بجے کھچاہ گیارہ بجے کھاتے نا آج
اب جائیں گے تب نا گڑیا کو پتا چلے گا جتنا مزہ
تی ہے تو اب ہم لوگ دس بجے تو گرم گرم بنا کے گیارہ بجے تو گرم گرم بنا کے دے نہیں سکتے ہیں
ہاں ہاسپٹل کسٹ کرنا پڑے گا ابو جی تب بولیں گے جتا جلدی ہوئی یہ بنا کے دے دیجئے میں تو ایکسپرٹ ہوں جلدی بنانے میں ایسے بنا ہے بنانے میں تو دستر سے اب رہا ہے اب اب اب بنا کے رکھ دیں گے اب وہ جی ایک دم سات بجے لے آ کے پہنچا دیں گے تو چھ بجے
ہاں تم یہ کرو کرتی ہے کٹی رہے گی اور پھر اب کچھ ہوگا جگہ بلان رہے گا تو ابھی کہے گی میری بے بی کو پکڑو میری بیبی کو پکڑو میں جلدی جلدی بنلیتی وائی گڑیا کہ رہی تھی بولیگی ت تم چھوڑ دو تم ہمار سے لیٹ لگے گا میرا بیبی پہڑو ایک دم ہم آدا گھنٹہ میں جھٹ جھٹ بنا کر کے اور کچن سے نکل جائے گی اور اب دیکھو کر دے گی اور ہم یہاں ایسی ہی رہیں گے کہ ہم لوگ کی جائیں گے ہم لوگ ہاسپٹل ہم تو یارو نہیں ہے ا ہم میرا منہ دھوتے نے تیار ہو کر کے اور ریڈیو جائے گی اب ہم ایسےہی رہتے ہے
ہوں
پیٹ کر کے تیار ہو جائے گی
ام
دزنی لینڈ جائے گی گڑیا
نہیں پھر وہ گڑیا کو موقع دے دیں گے لیک آ
اتنا آنلاین تھی فون نہیں کیا گڑیا اپ کو
تو ابھی کاھے کے لگا رہے گا اب تو ابھی نا
نا نہیں آج گڑیا بات کی تھی نہیں نہیں آج گڑیا فون کی تھی منیشا پاس کی کہیں گھومنے جا رہی ہو کیا منیشا کی میں سمجھیی نہیں گڑیا ہم سوچے گڑیا جا رہی ہوگی تو ہم کو نہیں لے کے جائے نہیں مانی سب پھر کہیں نہیں جا رہے ہیں تو بڑیا ابلی کی سناولی جو ہم کو آفر کییں گے کہیں لے کے جائیں گے گڑیا بولی نا تم آچرے میں جانا ہو خالی منیشا بولی اوپلی آفر ہی کرتے ہیں
تو بولے نا سنا اللہ کہ نہیں گڑیا اس بار ہم کچھ جوان دیتے ہیں اپنا اپ ان کو لے چلیں ہیلو بڑے ہی جوان دیتے ہیں ہم تم کو جوان دیتے ہیں ہم تم کو لے چلیں گے ہم آج اچھا آج چلو گی آج چھٹی ہے میرا کہاں چلو گی
جبان دے رہے ہیں نہ والی کاچیز کاٹ کے جبان دے رہے ہیں
گڑیا بولی ہم آپ کا زبان لے کے کیا کریں گے ہم زبان سے نہیں م کرتے ہیں جبان دیے ہیں تانیا پر لے کے جائے لے کے جائیں گے تو وہی بولتے کہ تین بجے تک ہم میسج کریں گے گڑیا تیار رہنا
آج
ہاں کہ تین بجے تک میسج کر دیں گے ہم یہ کی جانا ہے کہ نہیں آج نہیں ریڈی ہو جانا تم تو گڑیا بولی ہم کہاں جائیں گے اس کے ساتھ آہے یہ ہم کو میری ڈرائیو لے جائیں گے
آ
گھومانے کے لیے ایک شاید سونے سورنے جا رہی تھی تو شاید کرنی مسیج آیا تھا تو بڑیا نہیں بولتی ان آنکھ میں بولا تھا کی کال کریں گے نام کو بس میسج کر دئیے ہیں
بولتی بڑھیا ہاں یہ جلدی سے ہم ریڈی ہیں
کہے رہے تھے کی ڈزنی لینڈ پائے گی
کا ہے جب کہے گڑیا تو اور روز جائے گی
جوہی جوہی
ویسے جوہی
ہم کو جان ہی رہے ہم کو جان ہی رہے گا تو ہم اور ہسب کیا کرنا ہے آج ہم انہی کے ساتھ جائیں اور کہے یہ تو ہمارے دن پاچوں بار نارمل ڈیز میں میں ہم کو ضرورت ہے کا نہیں ہم کو ضرورت ہے کا وہ اسکا کہ ہاں ہم ڈینی لال کیسے جائیں گے
جوہی سے بات کر رہے ہیں
ہاں جیجی کو چھٹی تھا کیا
ہاں چھٹی تھا ہو گیا
کہے نا چھٹی ہے
ہاں کام ختم ہو گیا تو وہی دیکھنے آئے تھے چھٹی ہوگیا ہوں
راسے والا
ہاں
پورا ہو گیا نیچے والا
سیڑھی ہو رہا ہے نیچے پورا ہاں ہو گیا سیڑھی ہو رہا ہے سیڑھی سے ہوتے ہوئے نکل جائے گا سیڑھی اوپر سے ہو رہا ہے
اور تمہارا لاسٹ سیڑھی بچا ہے
اور باہر کا فیس بگل میں باہر باہر کا نہیں ہوا ہے نا
او فر نیچے روم اور کچن روم باتھ روم یہ سب ہو گیا
ہاں ہاں لگا رے کوئی چھت نہیں ہے
ہاں ہاں بوڑی اب بڑھیا آئے گی تب اریبہ گودی لینے لگے گی تب نا بڑھیا کے سمجھ میں آیا اریبہ کتنی سیدھی سادی ہے
ہوں گھومنے جانے من کر رہا ہیں کہاں جائیے گا گھومنے
کہاں کہاں یہ لوگ کے اتنا گھومنے جانے کا من کرتے رہتا
کریں کر رے کوئی اجمیر وجمیر کر ٹکٹ کروا دیتا نہ تو بڑھیا رہتا
ارے باپ رے بڑھیا سے اس کے لیے کانٹیکٹ کرنا ہوگا گڑیا کونٹکٹ ہی کرکے
آئی ہے کے ابھی ابھی ابھی ماربو کرے گی کہیں کہ ابھی گھوما کے لایا اگر ابھی نہیں رانچی سے گھوم کر کے آئے ہیں تبھی ایریے سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے میرین ڈرائیو بھی نہیں لے کر کے جا رہے ہیں
آج ہی کری تھی کی چلیے نا کہیں گھومنے چلتے ہیں تو ہمیں کہی ابھی نا گھوم کے اب تو رانچی تھے گھما کے تو ابھی کہاں کری تو کرےگی چلیے نہ کام سے کم ویرنگ کا ایک گھوم کے تے ہیں کم کریے کہ خودبو مت کریے
کچھ سوچنا بھی نہیں ہے اس کو
ہاں اب باہر ل ر میں راجا لے لیا تھا
گڑیا بولی کس میں لے کے جائیں گے فرسٹ اے سی میں جائیں گے کون اے سی میں جا ئیں گے
ابھی ا بڑیا کو کہیں کا نام نہیں لینا ہے
ہوں توچ لیجیے
جیجو کو تو سنے کہیں اج جا رہے ہیں جی
بریلی جائیں گے اب وہ بھی مہورت بنے گا تب نہ دو بار تو ادھر پہلے بھی مہورت بنا تھا لیکن ٹکٹ کرائے ہوا نہیں جا نہیں سکے اگر تو کہہ دی ہیں کہ جائیے جا کے ہوکے آ جائیے نہیں گئے ہیں بہت دن سے بریلی صہر
تو کب جانا ہے اچھا آٹھ کالج ہاں تب تک تو تم یہاں رہو گی تو جا ہی سکتے ہیں تب تک تو تم یہاں آ
ہاں اسی چلتے اپنا فری ہو جا رہے ہیں اسی کے لیے اپنا ہا تھی بنا لیے
تو کتنے دن کا رہتا ہے
کیا چکاری گڑیا
بڑھیا بول رہی آدھا ا دھورا سن کے آدھا ادھورا بتا دی سکی ا کو پورا پورا مزہ تم بتادی اوشیٹ گڑیا لگا لگا کے نہیں بولتی تھی نا میں نے گڑ یا کچھ غلط سن لیا تھا اچھا ہہ ه
گڑی سے کون نہیں انہیں سنا اللہ وال بولییادھا بتائی آدھا نہیں بتائی
ا ہا ا
تو تو ختم
میں ت میں دھونے میں تو دس گھٹا دیتی ہوں بارہ بات بو لے گی تو دو ہی بات بتاؤں گی دس گھٹ جاتا ہے میرے سے تو اور
تو تم ہی نہ بولی تھی کہ وہ کہاں لے جائے گا کس لے جائے گا لیے آۓ گا
ا چلو ٹھیک ہے پھر
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے خدا حافظ
ہیلو اسلام علیکم
آج ٹائم ہوا ہی نہیں گڑیا آج پچیس منٹ ہو گیا پچیس منٹ
آج پچیس منٹ ہو گیاآج ٹائم ہوا ہی نہیں
کٹ ہی نہیں رہا ہے لاسٹ میں میں ہی بول دی
ہاں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
آ